ہیلو و علیکم وعلیکم السلام
کیا حال آپ
کیسے ہیں آپ ہاں بالکل ٹھیک آپ بتائے آپ کیسے ہیں
بس دعا آپ بولیے لیے ہاں آج کا دن گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک اور یہ دن تھوڑا ہیکٹک ہی تھا آج میں گھر بھی آئی
کیا مسئلے ہو گئے تھے کیا مسئلے ہو
ہو گئے تھے تھوڑے ادھر ڈیوٹی تھی میں نے رجسٹر چیک نہیں کیا تھا پھر کسی اور کو اپوائنٹ کرنا پڑا اپنی جگہ تو اس بات پہ پیشنٹس بہت تھے وہاں پہ او پی ڈی میں تو تھوڑا ہو گیا تھا کیا وہاں پہ حلہ مچ گیا تھا
اچھا
وہی پھر ہو گیا ٹھیک سب
آپ بتائے آپ کا دن کیسا رہا کیا کیا آج دن بھر
آج ا جرا زیادہ وق جی کا برتھ ڈے تھا جنم دن تھا تو ان کا جنم دن م
کو جنم دن مبارک ہے ان کا
نہیں شکریہ شکریہ
ٹھیک اور کیا بنایا
بنایا اوٹس بنائی ئی مرغا پکایا تھا اور پنیر پکاے پک کایا تھا اور بولی
ٹھیک ٹھیک
ساحل پہ جانا ہے
ہاں سیر کے لیے تو کن کے ساتھ اچھا ہاں ہاں سوچ رہے جائیں گے ابھی یہ ہماری وہ ایک دوست کی شادی بھی ہے نا نویرا کی تو ہم سوچ رہے ویسے ان کا کرنا تھوڑا چوبیس اگست کو اب ہم سوچ رہے تھوڑا ان کے لیے اس سے پہلے شادی سے پہلے کچھ کرے ان کے لیے تھوڑا سا یہی نا باہر جائیں گے کہیں پہ
ویسا کچھ سوچا ہے
ہ ہاں
ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب
ہاں کپڑے بھی خریدنے اس کے لیے
شادی
دیکھتے ہیں اب ب ہاں شادی پہ جانے کے لیے دیکھتے ہے اب کس دن جائیں گے
ہاں
وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے مریض بہت ہو تے دن بھر
گل کے پاس جانا تھا کل جائیے گا اس کے پاس
گلریز ہی۔ ہی ہی
ہاں
ٹھیک ٹھیک جاؤں گی ایک بار گلریز کے پاس اس کو میں نے دیکھے تھے لگے تھے وہاں پہ ایک دو سوٹ بڑے پیارے سے تھے اچھے سے دیکھتی ہوں
مگر ان بڑے پسند آئے تھے چھبیس ہزار آٹھ ہزار میں بولے تھے وہ
ہے ہے ہے ہے
وہ یہ تھا
اچھا ٹھیک
آپ لائیے آپ کو جانا پڑے گا بار بار کہیں پہ آپ لائیے جی
دیکھتی ہوں اب کیا ہوگا اچھا تو میں نے دور سے ہی دیکھا اور بھی دیکھوں گی نا کا پ وہاں بھی سری نگر میں بھی دیکھوں گی
اور جو کڑھائی وڑائی وہ سلکے ولکے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کو بہت محنت
ہاں وہ چیز تو محنت تو لگی ہوتی ہے اس لیے اتنی قیمت بھی ہوتی ہے اچھا ٹھیک دیکھوں گی اب ہاں اور بچے کہاں ہے
بس بچے تو ٹی وی بہت شرار تی ہو گئے مما مما مما مام مم
ہے۔ ہے۔ ہے مما آپ سے بس آپ بتائے کام کہاں پہنچا گھر کا
بس ابھی تو کر رہے ہیں اب بٹ دو دن کا کتنا ٹائم یہ لگائیں گے
کیا بول رہے ہیں کیاب کب آئیں گے ان سے بات ہوئی ہے
ہم بات تو ہوئی ہے بول رہے جلدی آئیں گے ان کو کہیں پہ کام ہے مستریوں کو کب آئیں گے
اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور اپنے کمرے کا کیا سوچا پھر کیا کرنا ہے اس نے
اس میں وڈ فلورنگ ایک سائڈ سے اٹھائیں گے دوسرے وہ کر دیں گے
ہوں
سائڈ سے اس سائڈ سے کہ بورے میرے اس سائڈ سے چھوٹا سا بیڈ جس کو زیادہ ہائٹ ہی ہوتی ہے لائک فلور
اچھا اچھا اوپر ہاں آگیا سمجھ
کیا روز چن گے مگر وہ تو روم کا بند وہ فار ایور رہے گا بس یہی رہے گا بچے بڑے ہو پھر اپنے اپنے کمروں میں شفٹ کریں گے
ہوں ہاں وہ تو ہے ہی پھر اپنے اپنے کمرے ہیں
جی ہاں
اں اور گرمی کیسی ہے موسم کیسا ہے وہاں کا
یہ تو ٹھیک ٹھاک مجھے زیادہ نہیں ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے تو زیادہ نہیں ہوتی زمین کے نیچے
اچھا ہاں
ہوتے ہیں
یہاں تو بہت گرمی ہوتی ہے اچھا ہاں بہت گرمی ہوتی ہے وہاں تو بہت زیادہ ہے مر گئے یہ گرمی سے مجھے لگ رہا یہاں ٹھنڈیوں والا موسم ہی ٹھیک ہے ٹھنڈ کا انسان کچھ تو کر پاتا ہے
تو ہاں ہاں بہت پھر بھی ٹھنڈی ہے ادھر وہاں پہ بہت زیادہ گر می ہے ممی مجھے بول رہی تھی
اور کیا میں بس کپڑوں کے ڈیزائن ہی دیکھتی رہتی ہوں
چاچو کے بیچا کیا وہ ان کو اب روز ہی ہار من لی جائے ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اور ان کی شادی کب ہے وہ نا پاپا والوں کی
ہوتی ہے
سپٹمبر میں نا
ہاں سپٹمبر میں ہے مگر پتہ نہیں کیا کس ڈیٹ
میں کپڑے ہی دیکھتی رہتی ہوں نا تو یاد آیا کپڑے دیکھ کر یاد آیا ان کی شادی بھی ہے
سوچ رہی ہوں اس دن میں کیا کیا پہنو دو سوٹ تو ہے میرے پاس ٹھیک ایک تو بینگلس کا دوپٹہ ڈالا ہے میں نے ڈھائی کی
اچھا ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک
توچ بھیسا
ابھی کھولا ہے کہ کون سا ڈالوں گی کون سا لگاؤں گی
وہ بھی دیکھنا ہے کپڑے کو سے لگانے ہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ٹھیک دیکھیں گے
تو بہت بہت کرنی
کے جس دن ملیں گے ہم وہ بہت ٹرینڈنگ ہے وہ سوٹ
اچھا ٹھیک
ہے وہ شفون کا
دیکھ دیکھا کسی کے پاس ہو
ہاں منہ
اچھا اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں کیسا ہوگا اور بتائے کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں
زندگی میں کچھ کچھ کھا نہیں رہا ہے بس مجھے اپنے موٹاپا کا ٹینشن ہے بس سوچتی ہوں کہ
پتلا کر دے ہے۔ ہے ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔
مشین پتلے ہونے کا مگر پتلے تب ہو ہوں گی جب کھانا کھانا تو نہیں چھوڑ
جم کا کیا کیا آپ نے جم جوائن کیا تھا نا
جم کا ابھی چھٹیاں آ رہی ہے دس دن جاؤں گی پھر پانچ جم جاؤں گی میں کہ اب بس سوچا تھا ہم بیس تاری پتک سگ تو فرسٹ اسٹارٹ ہو جائے گا تو پھر بیس تاریخ سے جاؤں گی
اب تو ہمیں کام ہے ادھر یہ ایک منٹ ایک منٹ ٹھہریے انتظار کیجیے
ایک منٹ
ہاں چلیے آپ اب ہم رکھتی ہوں فون
چلے ٹھیک ہے بیٹھے خدا کے حوالے اللہ حافظ جی ہٹیک